وورحمۃ ورکاتہ جی جی بس ٹھیک آپ گھر پہ سب ٹھیک ہے جی جی جی بس جی سب اچھا اچھ سے شک شکر اللہ کا بت چل رہی ہے زندگی جی ہاں جی ہاں سچ چ جی جی کریے آپ شروعات سے ہی پڑھیے تاکہ آپ کا بھی جو ہے وہ امتحان کے لیے پڑھیے ہاں میں نے آپ کو دے دیا وہ
اچھا جی جی جی جی جی
جی ہاں ہاں بیٹھیے بولیے بولیے جی جی بتائیے بتائیے بت
جو یہ آبجیکٹ اورنٹیڈ پروگرامنگ ہوتی ہے یہ ایک ایسی پروگرامنگ ایسے کام ہوتا ہے جس میں چیزوں کی شکل کو آرگنائز کیا جاتا ہے کہ چیزوں کو ہم آرگنائز کرتے چیزوں کو جیسے ہم ایک ایک ایسی چیز ایک ایسے ہم آداب میں رکھتے ہیں کہ وہ اچھے سے آ جائے پھر ایک ہر چیز کے پاس ایک اس کی الگ پہچان ہوتی ہے جس کو پہچان کو ہم ڈیٹا بولتے ہیں اور فنکشن بولتے ہیں اس کے کارنامے کو
جی جی ٹھیک ٹھیک
ہم مثال ایک ایسے دے سکتے ہیں کہ جیسے ایک گاڑی جو ہوتی ہے وہ ایک چیز ہے اور جو گاڑی کی خصوصیات جو گاڑی کی چیزیں جو ہے اس کو ہم بولیں گے گاڑی کا رنگ یا پھر گاڑی کی تیز آئی کتنی وہ تیز کتنی چلتی ہے یا پھر گاڑی کتنی پرانی ہے وغیرہ وغیرہ اور جو گاڑی کے ہم فنکشن کی اگر بات کریں گے تو گاڑی اب چلے گی کو ہم ایک فنکشن بولیں گے گاڑی کا اس کو کارنامہ بولیں گے گاڑی رکے گی اس کو ہم کارنامہ بولیں گے اور گاڑی اگر تیز چلے گی یا پھر آہستہ چلے گی جتنی وہ تیز یا آہستہ چل جائے گی اس کو بھی ہم بولیں گے اس سے ہمیں پت چلتا ہے کہ جو گاڑی ہے یہ ایک چیز ہے جو اپپنے ڈیٹا جو اپنے کارنامے اور جو اپنے خصوصیات سب ایک کی جگہ رکھتی ہے تو ہم اگر آگے بڑھیں گے تو ہمیں آگے آئے گا پروسیجرل پروگرامنگ اور او او پی میں کیا فرق ہے تو جو جو جو پہلی بات ہے تو اس میں پروگرام جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ وہ اس میں الگ الگ ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے وہ پروسیجرل میں ہوتا ہے سی لینگویج میں ہوتے ہے اور اس میں جو ہمیں ڈیٹا ہوتا ہے اور جو کارنام میں ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتے ہے اور جو اس میں ہمیں سیکیورٹی جو ہوتی ہے ہمیں جو جو مطلب ایک سب سے حفاظت جو ہوتی ہے وہ اس میں اتنی حفاظت نہیں ہے تو ایک اگر دوسرے حساب سے دوسرے ہاتھ پہ دیکھا جائے کہ جو او او پی ہوتی ہے اس میں ہمیں جو چیزیں ہوتی یہ ہے جو کارنامے ہوتے ہیں اور کیا الگ وہ الگ الگ ہوتے ہیں اور جو اس کی چیزیں وہ ایک ہی جگہ ہوتی م الگ الگ نہیں ہوتے ایک ہی جگہ ہو تو اور جو اس کی پروگرام ہیں اور کلاسز ایک یہ کلاسز پر بیسڈ ہوتے ہیں اس کے
جی ہاں ٹھیک
اس میں جو جو اس میں تو حفاظت ہوتی ہے ٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اسی لیے زیادہ انسان جو زیادہ چیزیں ہوتی ہیں زیادہ یوز کرتے زیادہد ہی یوز کرتے استعمال کرتے تو اس کے بعد ہم کہاں پہنچے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایبسٹریکشن کیا ہو گیا تو دیکھا جائے کہ یہ کیا ہو گیا تو اگر ہم میں بولنے آؤں تو ہم بہت ہے کہ یہ صرف ضروری چیزیں دکھا رہے گا اوٹ دکھائے گا اور جو باقی چیزیں ہے یہ وہ نہیں دکھائے گا کیونکہ کیونکہ جو ہمیں یہ چیزیں دکھائے گا وہ ہمیں صرف اپنے کام کے لیے ضروری ہوگی اور جو یہ چیزیں چھپ کہ وہ اس کو خود کو چلانے کا
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں ہر جی جی
یہ بات ہوئی اس کو ہم اس چیز کو ہم بولیں گے ایبسٹریکشن ابھی کس میں استعمال ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ گاڑی ہے ہمیں اس کو موڈ کرنا ہے ہمیں اپنے دکھانے ہمیں اپنے استعمال کے لیے صرف لیکن اس کا جو ہینڈل ہے ہمیں وہی ضرورت ہے صرف ہمیں اس کا وہ جو ساری جو خصوصیات ہے یا پھر جو اس کا کنیکشنز ہے جو ہمیں ضرورت نہیں ہے اسی لیے ہم اس کو نہیں دیکھتے ہے اور ہم پھر اب اس کے ہینڈل دیکھتے ہیں اور ہم وہ آڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان کیپولیشن کیا ہو گیا ان کا اپلیشن اگر ہم اس کے پ بات کریں تو یہ ایک بہت ہی اچھا موضوع ہے یہ بہت ہی گہرا موضوع ہے اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں دو تین دن بھی کم ہی پڑے جائیں گے لیکن میں آپ کو ایک چھوٹے سے ا موضوع پہ چھوٹے سے ایک قصے کی ایک چھوٹے سی مثال سب کو سمجھاؤں گا میں یہ ایک اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سمجھیے ایک بچہ ہے وہ اسکول جاتا ہے اب اس بچے کی جو ہمیں چیزیں ہوتی جیسے کہ اس کا نام اس کا جو آدھار کارڈ ہوتا ہے یا پھر جو نام نمبر ومبر ہوتا ہے وہ ہم سب جگہ ایک ہی نوڈ کو پہ رکھیں گے ایک ہی وورگ پہ رکھیں گے ہم ایک ورگ پہ اس کا نام دوسرے ورگ پہ اس وہ نمب نہیں رکھیں گے ہم سب جگہ اس کی جو چیز ہے ہم سب ایک جگہ رکھیں گے ہمیں کال کو دیکھنا ہوگا وہ ہم ایک ہی جگہ دیکھ سکتے ہیں اسی سے ہم اس اس مثال سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انک انکپ سلیپ ہو ہے اس میں ایسی چیزیں ہوتی تیح جو ہمیں چیزیں اس میتھڈ میں ضرورت ہوتی ہے وہ ہم سب ایک ہی جگہ رکھتے ہیں تو اگر ہم آگے بڑھیں تو اس میں وہ ہوتا ہے پھر اس میں انفارم مش ہائڈنگ انفارمیش ہائڈنگ ہم کس کو بول ہیں انفارمیشن بولتے تا میں چیز یہاں ہم میں ضورت ہوت ہے جو ہمیں چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم جب اس استعمال کرنے والے انسان سے چھپائے تو اس کو ہم بولتے ہیں انفارمیشن ہائڈنگ اور یہ کیوں کرتے ہم کیونک میں نے آپ کو پہلی بھی بولا کہ ہمیں جتنا جتنی ہمیں چیزیں ضرورت ہوں گی ہمیں صرف اتنی ہی دکھاتے ہیں باقی جو ہمیں چلانے کے لیے ضرورت ہوگی جو اس تیس چلانے کی ضرورت ہوگی وہ ہم نہیں دکھائیں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے انہریٹنس انہریٹنس کیا بات ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دوسری چیز کو مشبت دیتی ہے جیسے کہ اسی چیز کی طرح لگتی ہے یہ اب اگر میں بولوں گا آپ کو اگر میں آپ سے بولوں کہ پرندہ آپ کو دماغ میں بہت سارے پرندے آئیں گے لیکن جب میں آپ کو بولوں گا کہ ایک خاص قسم کا پرندہ تو آپ کو وہی دماغ میں آئے گا اسی طرح جب میں آپ کو بولوں گا کہ پرندہ اور خاص کر سے سب پرندہ آپس میں میل کھاتے ہے تو آپ بولیں گے ہاں یہ آپس میں ایک جیسے ہے تو اسی طرح ہم بولیں گے انہریٹینس کو بھی اور پوجت فزم کی اگر بات کریں تو یہ ایک ہی فنکشن جو ہوتا ہے یہ مختل مختلف چیزوں میں مختلف طریقوں سے ہم کام کرتے ہیں ایک ہی چیز ایک ہی چیز کو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم بہت ساری چیز بہت سارے قسموں سے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں
جی ہے ایک ہی جی جی جی جی
جی اب جیسے کہ ہمیں ایک موبائل فون ہے ہم اس کو فون کرنے کے لیئے بھی ہم اس کو چیزیں دیکھنے کے لیئے بھی ہم اس کو فوٹو اٹھانے کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ایسے ہی فلی مفزم ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بہت سارے چیزیں ایک ہی چیز سے کر سکتے ہیں
ہاں ہاں وہ بات بھی ہے جی جی جی صحیححی آگے بڑھتے ہیں جی آگے بڑھیے آگے بڑھتے بڑھتے ہم بہت ہی دور پہنچ گئےدھر م کو رہا ہے جی جی جی ہاں ہاں ج ہاں
ا بہت اندھیا ہے تو ہمیں اچ جالے کی روشنی اپنی تندرستی سے دکھانی ہی پڑے گی آخرکار اسی لیے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں تندرستی حاصل کریں تاکہ آپ اس اندھیرے میں بند نہ ہو جائے اگر میں تندرستی حاصل نہیں کرتا ابھی میں روشنی
ل پاا جی جی جی
تو اسی لیے میں آپ آ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بنرستی حاصل کرے اور اپنے دوست احباب کو بھی بولیے تو ہم پہنچے کہاں پہ ہم پہنچے ایک گھر کا نقشہ جو ہوتا ہے وہ انسان گار کے بنانے سے پہلے دیتا ہے اب جب بنا ہوا ار اتری سے اس کو دیا جائے گا کب اس کا نقشہ نہیں دے پائے گا
اچھا جی
وہ اسی لیے کہ کیونکہ وہ گھر پہلے سے ہی بنا ہوگا اب جو چیز بن رہی ہوگی اس کے کہ ہم نقشہ اس کو ہم نقشہ دے سکتے ہیں جو چیز پہلے سے بنی ہوئی ہوگی اس کا ہم نقشہ نہیں دے سکتے ہیں ایسی ہی چیزیں ہوتی ہے اب جیسے کوئی
جی ہ آدمی ہوگا جو گھر بنانے کا کام کرتا ہوگا ج جب وہ گھر بنا کے رکھے گا اور بولے گا آدمیوں انسانوں کو کہ آپ جو ہے آپ اس رہ بنا کے گ ج جی جی جی وہ جب اس میں رہیں گے تو اس کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا وہ سیدھے گھر کو استعمال کر پائیں گےیححیححی
جب وہ گھر بنانے والا ہوگا وہ بولے گا ہم ہی کو اس چیز کو گھر میں رہنا ہوگا کہ آپ ہمیں اس کا نقشہ دیجیے کہ بنانا کیسے ہے اس میں کیا کیا بنانا ہے کتنے کمرے رکھنے ہیں کیا کیا نہیں رکھنا ہے تو اس چیز کو ہم کلاس بولیں گے اور جو بنا ہوا گھر ہے اس کو ہم اوبجیکٹ بولیں گے کیونکہ ہم اب سبجیکٹ کو ہم ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں اور کلاس کو ہمیں بنانا پڑتا ہے اس میں چیزیں بنانی پڑتی ہے رکھنی پڑتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے یہ
ہاں
اب اس کے بعد ہم کہاں پہنچے
جی
اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں
جی جی آگے آگے ہاں آگے پہنچے جی ہاں ہاں
ایسی چیزیں ہوتی ہے جو ہمیں اس میں پریشانیاں یا پھر جو پر مشکلاتیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کو بولتے ہیں ہم ایکسیپشن ہینڈ اب کم کیسس بیان کر ہمیں آ کو آپ اس کو ایسے بیان کر کر سک ہیں کہ جو یہ غلط غلطیاں ہوتی ہے یہ اس اس کو اپنا اچھے سے قابو کرتا ہے اور اس قبو کرنے کے طریقے کے کو ہم بول سکتے ہیں ایکسیپشن ہینڈ ابھی کیسے کرتا ہے پہلے یہ ایک اکبر ٹرائی کرتا ہے م اب یہ ایک بار آپ خود کو مطلب ایک سب سے متوجہ کرتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی پ پڑے گی اس کے بعد تو یہ کوشش کرتا ہے
اچھا
بات ہی اس مشکلات کو حل کرتا ہے اس سے ہمیں یہ سیکھ بھی ملتی ہے کہ کبھی ہار نہیں ماننی چاہے ہمیشہ ب آگے بڑھنا چاہے
جی جی ہاں ہاں یہ بات ہے
ب شک تو اسی لیے میں نے آپ کو ہمیشہ سمجھا کہ آپ تندرستی حاصل کریں اور بہت س سی بہترین باتیں کریں
اچ اچ ج ہمارا وقت ادھر تک تھا ہمارا سات اد تک تھا ہاں وہ تو ہے ہی وقت تو ادھر ہی تک تھا وقت بھی گ ج اللہ حافظ بیٹھ بیٹھے بیٹھ جی ٹھیک